وعلیکم السلام
ب کھیلت اور ابو امی سب کھیلت
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے اچھے سے ہیں
یہ کریت کریت
کیا کر رہی ہو بھائی جان
بھائی جان بیٹھے ہیں فی الحال
جی بھائی جان ابھی میں بھی بیٹھا ابھی میں بھی بیٹھا تھا تو نہیں ابھی نہیں بس چائے ہو گئی ابھی کھانے کے لیے ٹائم ہی ہے بس چائے پیے بھی میں نے جسنا تو ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کسی س کسی کے ساتھ بات کرو کوئی جانکاری حاصل کر لوں بھائی جان
اچھا اچھا جی میں بھی یہی سوچ رہا تھا کسی سے بات کروں تھوڑی جانکاری مل جائے تھوڑی جانکاری حاصل ہو جائے
جی بھائی جان بے شک بے شک تو بھائی جان میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو یہ ندی میں کوڑا کرک ڈالتے ہیں نا بھائی جان
جی بھائیدین
ان میں سے ان میں سے بہت گند نکلتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے اس کے اس کے لیے آپ کو کوئی جانکاری ہے کوئی جو جو کچرا ڈالتے ہیں ندی میں پھر وہ وہ پانی اب نیچے جاتا ہے کوئی پیتا ہے اسے ج کہ جس کے جن کے پاس جس کے پاس پانی نہیں ہوتا وہ ندیوں سے پانی پیتے تو یہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ کوڑا کر کر کھری ندی میں ڈالتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں کچھ جانکاری دے سکتے مجھے یہ کیوں کر رہے یہ سب ان کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کے لیے قانون ہونا چاہیے ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان ان کے لیے ایک یہ گورنمنٹ یہ مطلب ایڈمس اسٹیشن ایک قدم اٹھانا چاہیے ان کے لیے کہ جو یہ پانی میں گند پھینکتے ہیں ان کے لیے کچھ جرمان نہ ہونا چاہیے اور یہ جو ایڈمسٹریشن ہے ان کو ایک ڈسٹ بین لگا دینے چاہیے جگہ جگہ پہ کیا تھا کہ لوگ پانی میں گند نہ پھینکیں
جی بھائی جان
اس سے جو ہے کہ بہت ہی پلوشن ہو جاتا ہے جیسے کہ بیماریاں ہو جاتی ہیں پانی میں گند پھینکیں گے تو تو آگے بھی لوگ وہ پانی پیتے ہیں اب کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے اس میں گند ہوتی ہے اور وہ پیس لیتے ہیں اس سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں
جی بھائی جان
جو بھی اس میں پانی پھینکتے ہیں اس کے لیے تھوڑا سا تھوڑا سا ہاں مطلب جرمانہ ہونا چاہیے اس ایسے ہی لوگ سدھریں گے ایسے نہیں تو لوگ نہیں سدھریں گے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہ تو ہم ہمارے ہاتھ میں بھی ہے تو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں مطلب اگر کوئی ہمار ہم گاؤں میں رہتے ہیں اگر کوئی کچرا ڈالے گا اس میں تو ہمیں بھی اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی کیونکہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ کہ ہم اس پہ آواز اٹھائے ہے نا بھائی جان آپ کچھ
جی بھائی جان ہم تو ہم تو آواز اٹھائیں گے جو ہم سے سمجھے گا وہ تو ٹھیک ہے زیادہ تو ہمار ہم سے نہیں سمجھیں گے ہماری بات کون نہیں سنے گا
جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ہم ہم کریں گے لیکن پھر بھی ایڈمنسٹریشن کا ہاتھ بھی ہونا چاہیے اس میں
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کی تو کہئی نہ کہئی کئی کہئی نہ کہئی تو جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کی کہیں نہ کہیں تو ہمارا بھی ہاتھ ہے اس میں ہے نا بھائی جان ہمارے گھر والوں کا بھی ہمارے رشتے داروں کا بھی تو اگر اگر اگر ہم اگر ہم گاؤں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو کم سے کم گھر پہ تو کر سکتے ہیں
جی بھائی جن ہمیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہمیں کرنا چاہیے جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کو سمجھانا چاہیے اں جی ایک گند نہ پھینکے جیسے کہ ایک ضروری نہیں ہے کہ کہ کہیں ڈسٹ بین ہو یا آپ آپ کے پاس میسے نہیں ہے ڈسٹبین لینے کے لیے ایک گڈھا ہی کھود دیجیے سائڈ پہ اس گڈھے میں ڈال دیجیے اور بعد میں اس کو جلا دیجیے
جی بھائی جان بہت اچھی بات کہی آپ نے
جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہمیں کرنا چاہیے ہمارا فرض بھی بنتا ہے اب ہم بھی سب کو پورا لوب ایڈمنسٹریشن پہ ہی نہیں مطلب احسان ہم سب ایڈمنسٹریشن پہ ہی رکھتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہمیں کرنا چاہیے
جی بھائی جان جی بھائی جان تو اس کے لیے اس کے لیے کوئی قانون بھی ہونا چاہیے ہے نا بھائی جان اگر کوئی گند ندی میں ڈالتا ہے تو اس کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے ہے نا بھائی جان کیونکہ ایسے لوگ ایسے ایسے لوگ نہیں سدرے گے کیونک کیونکہ جب کسی پہ فائن لگے گا کسی کو کسی کے کسی کو ایف آئی آر کٹے گا تو پھر یہ سدھریں گے ورنہ یہ ایسے میں ہی سدھریں گے
مانا ہونا چاہیے ایسے کوئی لوگ نہیں سدریں گے جب تک نہ ان کو جرمانہ پڑے گا جرمانہ دینا پڑے گا ایسے کوئی لوگ نہیں سدریں گے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی
اتنا ہم ہم سے ہو سکتا ہے اتنا اتنا ہمیں بھی کرنا چاہیے
جی بھائی جان بہت اچھی بات کہی ہے آپ نے تو کہیں نہ کہیں اگر میرے حساب سے دیکھے تو اگر جو گاؤں میں کمیٹی ہوتی ہے جو مطلب گاؤں میں بڑے لوگ ہوتے ہیں نا بھ جان
جی بھائی جان جیسے کہ سرپنچ پنچ وغیرہ
ہاں وہی وہی اں اوقاف ہوتی ہے تو ہمیں کیا کر ہمیں کیا کرنا ہے تو ہمیں اوقاف کو بولنا ہے کہ اس کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ ہے نا بھائی جان اس یہ بھی تو ٹھیک رہے گا نا
جی بھائی جان جی بھائی جان
تو اگر ہم آؤٹ آف کو بولیں گے یا یہ پنچ سرپنچ کو بولیں گے مقدم کو بولیں گے کہ اس کے لیے آواز اٹھا آپ ان پہ فائن لگا مطلب ان پہ قانونی کارروائی کرو اگر ہم سے نہیں ہوگا تو تو کم سے کم کم سے کم ہم ان کو تو بول سکتے ہیں ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا ہمیں کرنا چاہیے انسان اپنے جی بھائی جان
اس سے ہمارا ماحول بھی بچھ جائے گا دیکھو اگر کو اگر کوئی مہمان آتا آئے گا مطلب فار ایگزامپل کوئی خاص خاص مہمان آئے گا پھر وہ ندی میں ایسے ایسے گن دیکھے گا تو پھر وہاں سے بدبوبی آتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے نا بھائی جان دیکھو دیکھو بھائی جان د دیکھو بھائی جان پچھو پہاڑوں پہاڑوں سے پانی آتا ہے پھر گ پھر گ پھر پھر گند ڈالتے ہیں اس میں پھر وہ پانی نیچے چلا جاتا ہے دیکھو بھائی جان ہ ہمارے پاس نلکے ہیں کسی کے پاس نلکے نہیں ہوتے وہ پانی اسی سے پیتا ہے نا بھائی جان دیکھو دیکھو گائے مطلب جو جانور ہوتے ہیں وہ اسی سے بھی پانی بھی پیتے ہیں ہے نا بھائی جان یہ غ یہ غلط یہ غلط بات ہے نا
جی بھائی جان ہمیں ان کو سمجھانا چاہیے اگر ہم سے نہیں سمجھ پھر ہمیں پنچ وغیرہ جو گاؤں کے ہوتے ہیں مکھیا ان سے بات کرنی پڑے اگر ان سے نہیں سمجھے تو پھر انہیں ایڈمنسٹریشن سے اپیل کرنی چاہیے کہ ڈسٹ بین لگا دیا جائے اگر وہ پھر بھی ڈسٹبین میں نہیں گند نہیں ڈالیں گے ج کچرا وغیرہ نہیں ڈالیں گے ڈسٹ بین میں پھر ان کے لیے فائن ہونا چاہیے اگر فائن لگائیں گے فائن لگائیں گے پھر ہی وہ سدھرریں گے نہیں تو ایسے لوگ نہیں سدھریں گے اس سے بڑی بیماریاں بنتی ہے جیسے کہ آپ نے بولا ہے کہ جیسے مطلب گائے وغیرہ جانور وغیرہ وہ وہ پانی پیتے ہیں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں پھر جیسے کہ گائے اگر وہ پیے گی پانی وہ گند والا پانی پھر گائے مطلب دودھ دیتی ہے دودھ پھر لوگ بیچتے ہیں آگے اس میں بھی بڑی بیماریاں بن سکتی ہیں
جی بھ جان آپ نے بہت اچھی بات آپ نے بہت اچھی بات کہی تو دیکھو اگر دیکھو جو پہاڑی کے جو جو وہ لوگ ہوتے ہیں گجر بک کروا ان کے پاس پانی ان کے پاس وہ بیٹھتے ہوگے وہ سڑک پہ بیٹھتے ہوگے
جی بھائی جان وہ تو جگہ جگہ گھومتے رہتے ہیں انہیں تو کیا پتا اب انہیں پتا بھی نہیں ہوتا جی بھائی ج انہیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ پانی صاف ہے یا خراب ہے وہ تو پی لیتے ہیں انہیں تو دن کاٹنا ہے کل یہاں ہوتے ہیں کل دوسری جگہ ہوتے ہیں انہیں تو ہر جگہ اس اسی لیے ہمیں لوگوں کو یہ سترک کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ اگر گند نہیں پھینکیں گے تو یہ بیماریاں بھی نہیں بنیں گی
جی بھائی جان بہت اچھا کہا اپ نے
پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ پانی صاف ہے یا گندا ہے جیسے کہ اگر کوئی بندہ ان کو دیکھ سکتا ہے کہ جو کہ یہ پانی پی رہے ہیں تو انہیں بول دینا چاہیے کہ یہ پانی گندا ہے اسے مت پیے اس سے بھی آپ کسی کو بیماری سے بچا سکتے ہو
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی کہیں نہ کہیں تو ہم بھی اس میں ملوث ہیں نا بائی جان
جی بھائی جان سب
ہے نا ہم بھی ملوث ہیں اس میں تو تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان اب ہم اگر آواز اٹھ اٹھائیں گے تو ہمارے سا ایک بندہ آواز اٹھائے گا ایک کے ساتھ جیسے کہ ہمارے دوست ہیں پھر ہم انہیں بھی بلائیں گے پھر ہو جائیں گے دو بندے پھر آگ لے وہ بھی بلائیں گے ہو جائیں گے پھر سے ایسے ایسے پھر بندے بن جائیں گے پھر آواز اٹھائیں گے پھر
جی بھائی نے آپ نے بہت اچھی بات کہ تو آپ آپ نے آپ آپ اپنے آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ ہم آواز اٹھائیں گے ہم اپنے دوستوں کو بولیں گے ان شاء اللہ جو جو آپ نے یہ بات بولی نا اس پہ میں عمل کروں گا اس پہ میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا میں اپنے دوستوں کو بولوں گا دیکھو اگر ہم آواز اٹھائیں گے تبھی کچھ ہوگا اگر ہم چپ بیٹھ کے رہیں گے دیکھو یہ آگے ہمیں ہی آگے آگے ہمیں ہی چلنا ہے ہمارے بچوں کو کو ہی چلنا ہے ہے نا بھائی جان تو اس کے لیے ہم ہم ہم کو ہی کچھ کرنا ہے
جی بھائی جن اگر ہم اگر ہم چپ بیٹھیں گے تو آواز کون اٹھائے گا
جی بھائی جان ویری آپ نے اچھی بات کہی ہے جی بھائی جان جی بھائی جان اچھی بات کہی ہے آپ نے
جی بھائی جان
تو کہیں نہ کہیں تو اگر کچھ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو لیکن گھر پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں دیکو اگر ہم
جی بھ
اگر اگر اگر کو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے گھر میں ڈسٹ اگر اگر ڈسٹ بن یہ اویلیبل نہیں ہے گاڑی اویلیبل نہیں ہے تو گھر کے آنگن میں جلاؤ کہیں سائڈ پہ سائڈ پہ جلاؤ وہ بھی رات
جی بھائی جان جی بھائی جان گھر کے ساتھ میں کہیں اپنی زمین میں گ کھو دییا تھوڑا سا تھوڑا ساوا چھوٹا سا گدا کھودے اس میں گن ڈال دیجیے دن بھر جو بھی آپ کا کچرا نکلتا ہے وہ اس میں ڈال دیجے اور رات کو اس کو جلا دیجیے
جی بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کہی مجھے آپ سے مل کر اتنی خوشی ہوئی آپ سے کچھ جانکاری ملی آپ کے آ آپ سے کچھ میں نے سیکھا تو انشاء اللہ انشاء اللہ بات آگے ہوتی رہے گی ان شاء اللہ آپ سے آگے بات ہوتی رہے گی کوئی جان کر
چلا مجھے لگتا ہے آپ اس پہ آپ اس کام کے اوپر کارروائی کریں گے عمل کریں گے میری بات پہ
جی انشاء اللہ ہم اس پہ کام کریں گے تو آپ سے مل کر نہ مجھے بہت خوشی ہوئی
شکریہ
چلو اللہ حافظ انشاء اللہ آگے آگے بھی بات ہوتی رہے گی
خدا حافظ بھائی جان
چلو